ہلو
ہیلو السلام علیکم
وعلیکم اللام کیا حال ہے آپ ٹھیک ہیں
جی الحمد للہ الحمد للہ آپ بتائیے کیا
بس شکر اللہ کا میں بھی ٹھیک آپ کے گھر پر سبھی ٹھیک ہے
جی الحمد للہ شکر سارے ٹھیک آپ بتائیے آپ کے امی جان ٹھیک ہیں ابو جان ٹھیک ہیں
جی شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے آپ کی امی کیسی ہے آپ کی دادی جان کیسی ہے آپ کے بابا کی ہیں بھائی جان کیسے ہیں
جی یہاں پہ سب خیریت سے ہیں
آپ کی بھیڑ بکریاں کیسی ہے
ہماری بھیڑ بکریاں بھی بہت اچھی طرح ہیں
اچھا ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی میں نے سنا تھا
کیونکہ ویٹو
بھیڑ بکریوں کی آپ نے ان کو کچھ کیوں کھلایا تھا نا وہا کچھ بریانی یاب مس الہ ان سے تو نہیں وہا ان کا پیٹ خراب ہو گیا
اصلی میں وہ باہر کا کھانا کھا کے آئے تھے تو پھر کو یہ ہضم نہیں ہوا ا اس لیے اس لیے ورنہ آ دس ان کو تو ورنا ہے اس سے تو وہ بہت تندرست رہتے ہیں
اچھا تندرست رہتی ہے اب لیا تھا ان کو آپ نے کسی اس کے حکیم کے پاس
جی حکیم صاحب سے ہم نے بات کی حکیم صاحب سے ہم نے بات کی نے ان کو تھوڑا یہ
ٹھیک کرنے کے لیے دوائی دی تو پھر اب ان حکیم صاحب کو ہم نے یہ کوا بریانی بھی تھی کھلا کے
اچھا ٹھیک ہاں آپ کے گھر میں شادی کی تیاریاں کہاں پہنچی
جی شادی کیا کہیں ہم آپ کو اب کتنی تائیاریاں چل رہی ہیں تھک جاتے ہیں تائیاریاں کرتے کرتے
ہاں اب تو آپ کے پاس وقت بھی کم ہے اب تو کچھ ہی دن بچ بچے ہے
وہی وہی بات ہے وقت
کپڑے وپڑے بنا لیا آپ نے
جی کپڑے وبڈے بنا لیے ہیں کبڈے وبی کیا یہاں ابھی یہ کل ہم نام لکھ رہے تھے لوگوں کے
اچھا
اس کے ساتھ ہمیں پتہ چلا کہ رشتے دار بہت ہیں اتنے نہیں رکھنی چاہیے
آپ سدمی میں تو نہ چلیں گے
ہمارے سات ایک اور یہ ایک اور کا نکاح ہے
اچھا
جی جی جی جی جیی ہماری ہی پفی جان ہے انہیں کے وہاں ہاں وہ بھی تھی یہیں پہ کال ہاں
کے بعد ہی تھا ان کا بھی شاید
جی جی وہ ان کی ان کے متعلق بھی ہم گفتگو کر رہے تھے ان کے ساتھ تو تقریبا ان کا آیا تین سو پچاس
کرامیہ کہ مہمان
جی جی جی جی بولے تین سو ہم نے بھی بولا ہاں ہمیں بھی ایک دن کا آ رہا ہے تین سو پچاس
اچھا
مگر لوگوں کی جگہ طرانیہ
ابھی تین سو پچاس رام یہ آ رہی ہے اللہ یہ ظلم ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں آپ کو سیدھا سادا نکاح کرنا چاہیے مسجد
وہی وہی وہی وہی ہم سوچ رہے ہیں
ہاں
نکاح تو ان لوگوں نے مسجد میں ہی کیا پتا نہیں ابھی اب میں بول رہا ہوں اسی سے ہم اپنے مہاراجی کو بول رہے ہیں کہ جاؤ اب لاؤ سیدھے کیا ہے ایسا
کتنے بندے جا رہے ہیں وہاں اس کے دلہے کے ساتھ
ارے وہ تو دوسرا مسئلہ ہو اس کے کیا ہی بتائے ہم اس کے وہ تو دوسرا مسئلہ بن چکا ہے جی وہی وہی وہی سوچنے میں آ رہا ہے یہاں اتنی کم میں نے اس کو بولا دیکھا پہلے ہی سوچنا چاہیے تھا یہ اب پچھتاوا ہو رہا ہے اتنے سال کیوں کھائے میں نے
پہلے اٹھا کے لانا تھا
آ وہی وہی
نہیں نہیں سے مگر معاشرہ بہت ہمارا خراب ہو رہا ہے آپ دیکھیے جو غریب لڑکیاں ہیں ان کے ساتھ کیا وہ کیسے ایسے یہ کر سکتی ہیں ہمیں اس پہ زور دینا چاہیے کہ ہمیں کم خرچی کرنی چاہیے شادیوں پہ ایسے بھی شادی کر کے کوئی فائدہ تو ہے نہیں میں تو کیا پیسے بچاؤ
جی جی میرے حساب سے یہ بہت خراب چیز ہے یہ یہ جی جی ہمارے حساب سے سیدھے جائیے
اور دلہن کو لایئے
جتنے پیسے بچیں گے اتنے میں قوم چاہی
ہاں اتنے میں آپ کہیں گھومنے جائیے زندگی دیکھیے دنیا دیکھیے
وہی وہی
تو جو آپی انلوگ پہ دیکھ کے ویسے بھی شادی کے بعد سال کھا کے جو دعوت کھا کے کوئی بھی راضی نہیں ہوتا ہے تو اس سے بہتر ہے وہ پیسہ ضائع نہ کرے اب اس سے بہتر ہے کہ دولہا دلہن گھومنے جائے مگر ایسا ہوتا نہیں ہے
بہت اعلی بات کہی ہے آپ نے یہ میرے حساب سے بھی یہی صحیح بات ہے یہ رشتےدار کب خوش ہوئے جو آج ہوں گے
رشتے دار کبھی خوش نہیں ہوتے ہیں یہ کھا کر بھی ویسے ہی ہیں اور یہ نہ کھا کر بھی ویسے ہی ہے
ہمم وہی تو چیز ہے اسے اچھا ہے اپنا ہی پیٹ بھر اور نکلو
اس سے اچھا ہے اپنا ہی پیٹ بھرو
جی میرے حساب سے یہی صحیح بات ہے
بھی بہت ہے آپ کو تو ان لوگوں کو بھی
ارے میں آپ کو بول رہا ہوں نا وہی یہ تو تین سو پچاس صرف رشتے دار ہیں آپ یہ اور جن کو ہم یہ ہم تینسو پچاس کر رہے تھے جن یہ اس کے حساب سے کارڈوں کے حساب سے پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا ہمیں آتے یہ جو واٹسیپ ہے
اچھا
ان پہ وہ الگ ہیں پھر ان کے بعد ہے آدھے جن کو ہمیں یہ کارڈ دینے بھی نہیں جانا ہے ان کو سیدھے ہمیں سامنے سے گو تگو کرنے جانا ہے
گفتگو کرنی ہے جس میں بہت کلوز جو بہت نزدیک رشتے دار ہیں جیسے پوفیاں ماسی یا ماں میں ہے نا ایسے والے چاچا
وہی وہی چیز ہے پھر اس کے بعد آتے ہیں یہ یہاں کے ہمارے علاقہ یہاں کا سارا یہاں پہ بھی بہت چولہے ہیں لگے ہوئے ان کا بھی وہ بھی ہیں وہ بھی جائیں گی یہی پانچ سو چھ سو وہی سی چیز ہے یہ تو تینسو پچاس روپے ہی رشتے دار آ رہے ہیں تو کیا بتاۓ ہم
ہے یہ تو بہت بڑا جا رہا ہے پھر آپ کو تو اس حساب سے ہر مہینے کو شادی کرنی چاہیے آپ کو دو دن میں کچھ میں نے بولا اس حساب سے تو آپ کو مہینے بعد شادی چلے گی ایک دو دن میں آپ نہیں نپٹا سکتے ہیں جس طرب سے آپ کو ہجوم ہے وہاں
وہی تو وہ اس بارے میں بھی ہم
آپ ان کو بولے نا اپنے بزنس کے بارے میں کہ ہم سب کو بریانی دیں گے آزمان رکھیں گے اور
وہی مجھے اب بہت عمدہ خیال آ رہا ہے اب ایک وجہ سے مت رشتے دار دور رہیں
ہوں آپ ان کو کہو بریانی اور کباب پان کھلائیے جو آپ کہ بہت وہ کیا ہے اس کو کیا بولتے ہیں آپ کی اسپیشلٹی ہے وہ آپ ان کو وہی کھلائی وہ خوش ہو جائیں گے وہ واپس مڑ کر بھی کبھی نہیں دے پھر اب باقی شادی تین ش شادیوں پہ بچ جائیں گے شاید
یہ اس اس شادی پہ ہم ان کو یہی کہیں گے ابھی کھائی ہے ہمارے ٹائم پہ میں آپ کو اسپیشل کھلاؤں گا چاہے مت منہ پھیر لیں
صحیح بات ہے
وہی وہی ہم نے ہم نے سی دن کو کہا دیکھیے ہم ابو جان ہم آپ پہ زور نہیں ڈالنا چاہتے اس لیے کسی دن ہمیں لگا تو ہم یہی مسجد میں جا کے کر لیں گے پھر ہم کو آپ کو شام کو بتایں گے ہاں جو آپ کے وہ پیسے بچیں گے اس سے ہم آپ کو گمانےاہ
اس پیسے سے ہم گھوم لیں گے کیا پتا تب تک دنیا بچے گی بھی نہ سب سے دنیا کے حالات جہاں دھوم مچا رہے ہیں
وہ ہمارے وہ بوڑھا وہ ایک تھے جنیں بولا تھا چھبیسویں دنیا کا تمہیں پتا نہیں تھا
اللہ نہ کرے کیا ہو گیا ابھی تو ہم نے دنیا ہی نہیں دیکھی یہ بھی تو دنیا دیکھنی ہے مگر دیکھیں گے کب وہ نہیں پتا دنیا دنیا ختم ہونے کے بعد شاید
وہی تو چیز ہے اب اوپر سے دنیا دیکھنی
دنیا دیکھے ہاں اب بس حالک ٹھیک ہو جائے پہلے ہم پیٹرول ہماری زندگی میں واپس آ جائے ت پھرٹل پھر دنیا دیکھیں گے ہم اب تو مجھے لگ اچھا گھوڑوں کا زمانہ واپس نہ آ جائے ارطغل والا زمانہ
تو راؤ عبد الفتری میں ایک گھوڑا جلاؤں گا یہاں پہ تو بہت کماتے ہیں یہ لوگ یہ تو لاکھوں میں کماتے ہیں یہ والے
ٹورسٹس ٹورسٹس کو سیاح ان کو ان پہ گھماتے ہیں بٹ بہت مہنگا ہے وہ بہت مہنگا لیتے ہیں وہ
وہی وہی یار یہی پڑ رہا ہے انسان انسانی ان انسانی لالچ ہی کھاتی ہے انسان کو
ہاں انسان ہی لالچ کھاتی ہے انسان کو صحیح بولے آپ
ورنہ گھوڈی کے چار ہزار روپے
او او چار ہزار میں تو انسان پورا ہندوستان گھوم لے
وہی تو چیز ہے چار ہزار میں تو میں شادی کے لیئے گھوڑا کر لوں ہ بدتری کیا بات ہے وہی تو چیز ہے
وہ بات بھی صحیح ہے
رحم آتا ہے جس کو دیکھ کے اتنا ہمارے پاس تیل نہیں آپ گھوڑے پہ ہی چلی جائیے گا لانے کے لیے
بھائی صحیح ہے چلیے آپ سے بات کر کر بہت اچھا لگا
جی جی شکریہ شکریہ شکریہ ملاقات ہوگی پھر سے جی جی ا رے آرے اچھا جی السلام علیکم اوکے جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام آپ بھی کہیے گا وہاں سب پھوپھو